ہیلو
ہاں بولیے آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
میں بھی ٹھیک ہوں اور گھر میں سب ٹھیک ہے
اور آپ کیا کر رہے ہو ابھی
میں بیی ہوں
اچھا ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں آج مطلب چار بجے کے ناشتے میں کچھ بناؤ پاستا وغیرہ
اچھا کون سا پاستا
جیسے میں وائٹ پاستا بنانے والی ہوں
وائٹ پاستا یہ کیسے بنتا ہے
یہ بھی بنتا ہے کیا میں آپ کو کیا آپ نہیں جانتے
نہیں مجھے ریسیپی آپ بتا سکتی ہیں
جی ہاں کیوں نہیں
تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے کیسے بناتے ہیں
کیسے اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا پاستا لینا ہے جیسے ایک کپ پاستا آپ لیتے ہو ٹھیک ہے
ہاں
تو اس کو پانی میں ابلنے کے لیے ڈالنا ہوتا ہے پھر نمک لینا ہے ایک چھوٹا چمچ اور تیل ایک چھوٹا چمچ لینا ہے ٹھیک ہے
اوکے
پہلے اس میں سب چیز ڈالتے کیسے وہ چیز میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے مکھن لینا ایک بڑا چمچ میدا ایک بڑا چمچ دودھ دو کپ لینا ہے کالی مرچ لینا ہے ایک چھوٹا چمچ
ہاں
اور گنے ایک چھوٹا چمچ لینا ہے جیسے چلی فلیکس آتا ہے جو ایک چھوٹا چمچ لینا ہے لہسن باریک کٹا ہوا لینا ہے ایک چھوٹا چمچ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور جیسے اس میں شملا مرچ کٹی ڈال سکتے ہو ہاف کپ اور گاجر بھی کٹی ڈالنا ہے ہاف کپ نمک سواد انوسار چیز دو چیز جو آتا ہے اس سے مطلب کدو کس کوا رہنا چاہیے اس میں دو بڑے چمچ رکھنا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ہرا دھنیا جیسے اوپر سے سجانے کے لیے اس میں باریک سے کٹ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے
جی
یہ اور جیسے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی بنانے کی ودھی یہ مطلب بنتا کیسے ہے
اچھا ٹھیک ہے بتائیے
جی آپ کو جیسے اس میں کرنا کیا ہے پاستا کو ابالنے کے لیے پانی میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور اس میں جیسے ایک چھوٹا چمچ نمک اور تیل ڈال کر مطلب کہ آپ کو کیا کرنا آٹھ سے دس منٹ تک ابالنا ہے
اوکے
ٹھیک ہے اور پھر اس کو کیا کرنا چھا چھان کر ٹھنڈے پانی سے دھو لینا ہے
ٹھیک ہے
اور دھو کر مطلب اسے سائڈ میں رکھ دو پھر آپ کو کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے جس میں مکھن گرم کرنا ہے
اچھا
جی جی اور اس میں جیسے باریک کٹا ہوا لہ ڈالنا ہے لہسن اگر مطلب کہ ہے اس کی کلی باریک سے کٹ کر لو اور اس میں ڈالنا ہے اور جیسے اس میں ہلکا سنہرا تک مطلب کہ بہوننا ہے اسے ٹھیک ہے
ہاں
اب اس میں جیسے ہی کٹی شملا مرچ اور گاجر ڈال کر دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے
ٹھیک ہے
پھر میدا ڈال کر آپ کیا کرو گے اس میں ایک منٹ تک بھونو دھیان رہے کہ جیسے میدا جلنے نہ پائے ٹھیک ہے اسے کھلاتے ہیں رہنا ہے کہ میدا جلنے نہ پائے اور پھر دھیرے دھیرے کیا کرنا دودھ جو ہوتا ہے اس کو ڈالتے جائ ٹھیک ہے
ہاں
دودھ بھی اس میں ڈالنے ہوتے ہیں اور اسے لگات تار چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں جو ہوتا ہے نا گٹھل یا نہ بنے سمجھی جی اور اس کا گاڑھا ہونے تک پکانا ہے
اوکے
پھر اس کو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا جیسے سام مطلب کہ اس کی گائے یہ جو پڑ مطلب کہ وہ گریوی گاڑ ہی ہو جائے تب اس میں کیا ڈالنا ہے نمک کالی مرچ پاؤڈر آرگینک چیل چلی فلیکس آتا ہے وہ ڈالنا ہے اور چیز ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسے اچھے سے ملانا ہے ٹھیک ہے اور اب جب مطلب ابلا ہوا پاستا اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ملانا ہے پھر سے اوپر سے کیا کرنا کرنا ہے جیسے ہرا دھنیا چیز ڈال کر مطلب کہ کسی برتن میں سرو کرنا ہے اوپر سے اور پھر اسے اوپر سے دھنیا کٹ کر کے آپ اسے ڈال کے پھر برتن میں سرو کرو گرم گرم آپ کو گرم اچھا لگتا تو گرم گرم کھاؤ نہیں تو ٹھنڈے ہو کر کاؤ
ہاں
جی ایسے بنتا ہے وائٹ پاستا
اوکے
جی جی
مجھے تو بہت اچھی لگی آپ کی ریسیپی میں تو ضرور ٹرائی کروں گی
جی جی انشاء اللہ ضرور ٹرائی کیجیے اور جیسے پاستا مطلب کہ کئی طریقے بھی بنتے ہیں جیسے مطلب کہ مسالے والے بھی بنتے ہیں یہ تو وائٹ پاس تا تھا اس میں دودھ وغیرہ یہ سب مطلب کہ چیزیں یہ سب چا مطلب یہ ڈالی ہے اور اس میں اس میں جیسے ہم لوگ سمپلی بتاتے ہیں جیسے بناتے اس میں سمپلی ہلکا وہ والا جیسے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ابال لیتے ٹھیک ہے گرم پانی میں ابال لیا تیل نمک ڈال کے اور پھر ادھر کیا کیا جیسے پیاز تھوڑا لے پیاز کو براؤن کرے براؤن کرنے کے بعد اس میں ٹماٹر یہ سب براؤن نہیں کرنا ہے پورا جیسے میڈیم والا براؤن براؤن کرنا ہے اس میں ٹماٹر ساری چیزیں ڈالنی ہے ٹماٹر ہری مرچ دھنیا ساری چیزیں آپ ڈال دو پھر اس کے بعد کیا کرو وہ جو اور پھر اس کے بعد اس کا مسالہ جو آتا ہے پاس تا مسالہ وہ ڈالو اور ڈالنے کے بعد جو دھنیا ہلدی نمک تھوڑا تھوڑا ہلکے مسالے سب مسالے آپ اس میں ڈال ٹھیک ہے اسے اچھے سے بھونو بھوننے کے بعد وہ پاستا جو مطلب کالا ہے اس کو اس میں ڈالو ٹھیک ہے تومس مسالے میں ڈالو اسے اچھے سے مطلب ملاؤ ملانے کے بعد وہ اچھا اچھا جب وہ مطلب کہ تھوڑا سا لگے کہ ہاں اب ہونے والا ہے پھر برتن میں سرو کرو اور پھر کھاؤ
او آپ کی دونوں ریسیپی مجھے بہت پسند آئی میں تو ضرور ٹرائی کروں گی آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھا اچھا لگے گا کھانے میں
جی جی جی ضرور ٹرائی کریں اور جیسے آپ تو مطلب آپ کیسے بناتے ہو
پاستا
ہوں
میں تو نارملی ہی بناتی ہوں جیسے کہ پہلے میں نے پاستا لیتی ہوں جتنا مجھے پسند ہے جیسے سب کے ہو جائیں جو کھاتے ہیں ان کے حساب سے لیتی ہوں آپ اگر ایک کٹوری پاستا لے رہے تو وہ بوائل ہو کے تو دو کٹوری ہو ہی جائیںگے
جی جی ھم
تو پہلے میں بوائل کرنے کے لیے اسے ایک کڑھائی لیتی ہوں اسے گیس میں آن آن کر کے چپاتی ہوں پھر اس میں دو باٹی بڑی باٹی میں نا پانی دیتی ہوں اس کے بعد اس میں نمک ہلدی اور تھوڑا سا تیل جیسے وہ لگے نا تیل دینے سے نا وہ لگتا نہیں ہے وہ بیٹھت نہیں ہے تو تھوڑا سا نمک ہلدی اور تیل ایڈ کر کے اس پہ میں پاستا کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں پھر بھی پانچ سے چھ منٹ تک رکھ دیجیے وہ بوائل ہو جائے گا اور میں مسالے کے لیے یوز کرتی ہوں میم میں میگی مسالہ کے ساتھ یوز کرتی ہوں مجھے بہت پسند ہے میگی مسالہ مجھے پاستا مسالہ اتنا نہیں پسند مجھے بہت اچھا لگتا ہے سویا سوس ٹمیٹو سوس اور چلی سوس اگر آپ کو پسند ہو تو
ہاں
میں تو چلی سوس یوز کرتی ہوں اور نمک ہلدی تھوڑا سا میگی مسالہ اور اب مون چورین مسالا ہوتا ہے نا وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے
اچھا اچھا جی
پیسا ہوا پیاز یا پھر گارلک کیا ہوا اور گارلک کی ہوا تھوڑا سا ادرک اور لہسن وہ بھی بہت اچھا لگیںگے پھر جو وہ بوائل ہو جائے تو اسے ایک برتن میں نکال لیجیے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا تیل ایڈ کیجے تیل ایڈ کرنے کے بعد جو باریک کٹی ہوئی پیاز ہم نے کاٹی تھی نا اسے ایڈ کیجیے جب وہ تھوڑا تھوڑا گولڈن براؤن ہونے لگے تب اس میں لہسن اور ادرک ڈال کر اسے اچھے سے دھیمی آنچ پہ چلائیے جب تک اس میں جو گند ہوتا ہے نا لہسن کی اور ادرک کی وہ لال
ہاں وہ ختم ہو جائے ہاں
ہاں اس کے بعد اب اس میں نمک اور ہلدی ایڈ کر کے تھوڑا سا چلائیے پھر باریک کٹی ہوئی آپ اس میں ٹماٹر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے تو پسند ہے میں ایڈ کرتی ہوں پھر اسے ایڈ کر کے آپ اسے تھوڑی سی چلا کے اس میں مسالے ایڈ کیجے جیسے ہم بولا نا منچورین مسالہ یا پھر آپ سے میگی مسالح یا پھر پاستا مسالاہ یوز کر سکتی ہیں اس میں ٹمیٹو سوس سویا سوس پھر چلی سوس ایڈ کر کے اسے اچھے سے چلائیے اور پاستا ڈال کے اسے تھوڑا سا پکنے دیجیے جسے وہ تیل چھوڑتا ہے نا بولتے تیل اوپر آتا ہے اسے ایک ساتھ ہونے دیجیے مسالے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے سوس ڈالتے جائیے جو بھی سوس آپ کو پسند ہے میں چلی سوس اور سویا سوس دونوں ڈالتی ہوں اس کے بعد جب وہ کلر چھوڑنے لگے اور تیل اوپر آنے لگے تو اس ایک برتن میں نکال لیجیے اس میں آپ سیلیڈ حساب سے آپ جو بھی آپ کو پسند ہے پیاز گاجر کھیرے پھر دھنیا باریک کٹی ہوئی آپ ایڈ کر کے اس میں ٹیسٹ بھی اچھا دیکھیگا اور اس اوپر سے آپ کو جو ریسیپی ہے نا وہ بہت اچھی دکھے گی اب اس میں ٹیسٹ میں بھی اچھا آئے گا
جیسے اس میں دھنیا اوپر سے باریک کٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہو جیسے اس سے مطلب کہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے
ہاں دکھے گا بھی اچھا اور کھانے میں بھی ٹیسٹ آئے گا پھر آپ گرم گرم اسے سرو کیجیے بہت ہی اچھا لگے گا
چلے آپ نے بہت اچھی ریسیپی بتائی اور یہ مطلب کہ الگ ہی طریقے کا آپ نے بتایا ہے جیسے اس میں گرے مطلب کہ ہاں یہ لہسن وغیرہ ہم لوگ نہیں ڈالتے ہیں تو ایک چیز ہمیں یہ یہاں سے ہاں سیکھنے کو ملی انشاء اللہ ضور ٹرائی کروں گی میں ٹھیک ہے چل اوکے اوکے چلے ٹھیک ہے بائے
ٹھیک ہے بائے